ہیلو
ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام وور رحمۃ اللہ
سب بڑھیا ہے سب کہہ رہی ہوتے ہیں آپ بتاؤ آپ کے امی ابو بھائی جان سور وغیر سب خرییا تھا ہاں تو صحیح ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے سبھی خیریت ہونی چاہیے
جی آپ نے بالکل صحیح فوایا
ہ تو کیا تھا ابھی نہیں با آج کیا ہے نا کہ میں نے نا تھوڑا فاسٹ فوڈ میں جیسے کہ چاؤمین ہے نا وہ کھا لی تھی تو میرے نا پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ سکھانے سے
ماشاء اللہ دیکھیے نا میم کی ہم کو گھر کا بنا ہوا کھانا کھانا چاہیے وہ سواستھ کے لیے اور پوچنے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے نہ کہ فاسٹ
ہاں صحی پما رہے ہو وہ تو ہے ہی پر نہ ایسا ہوا نا آج میرا من کرایا تو میں نے سوچا چلو کوئی فاسٹ فوڈ ہی کھایا جائے تو میں نے نا چاؤمین کھا لی اور اس سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اب پتا ہو کیا کیا جائے ا خالی تو تو خالی
یہ ہم کو خود یہ سوچنا چاہیے ہم تو پڑھنے والے ہیں اسٹڈی کرنے والے ہیں تو ہم تم کو تو یہ دنیا کو یہی سلاح دینی چاہیے کہ ان کو یوز نہ کریں گھر بیٹھے ان چیزوں کو اپیوگ نہ کریں کیونکہ فاسٹ فوڈ ہے نا جو ہمارے شریر میں کیلوری کی ادھیکتا کرتا ہے اور پوشک تتووں کی کمی کرتا ہے
ہاں ہے وہ تو صحیح فرما رہے ہیں ہاں ہمیں نا پ پ کھانا نہیں چاہیے وہ تو مجھ سے جیس میرا من کر رہا تھا تو میں نے کھ لیا میرے شوہر لے آئے تھے تو میں نے کھا لیا ہاں
دیکھیے نا گھر کے بوجن میں میم دیکھیے فائبر وٹامنس خنیجوں کا استر پراکرتک روپ سے اچھا ہوتا ہے بلکہ پاسپورٹ اتدھک ان چیزوں کے پرتی نیگیٹو ہوتا ہے غلط ہوتا ہے وپریت ہوتا ہے ان سے کیا کہ ہمارے جو شریر کے اندر یومن سسٹم ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے جو ہمارے پیٹ کا لیور ہے جو کھانے کو بچاتا ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے پیٹ میں د قتریتی ہے
ہاں وہ تو ہے پیٹ میں بہت ساری دقت آتی ہیں بیماریاں بن جاتی ہیں وہ تو ہم چلو ہم تو سمجھدار ہیں میں نے تو ایسے ہی کھا لیا تھوڑا بہت کھایا پر ہمیں نا ان فاسٹ فوڈوں سے اپنے بچوں کو بہت دور رکھنا چاہیے کیونکہ ان کا پوشن نہیں ہو پاتا ہے ان سے وہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ بڑھ نہیں پاتے ہیں پ ہاں پتلے رہ جاتے ہیں بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہے ان کے ساتھ تو میں ان کو گھر کا شھ ہیلدی کھانا پلانا چاہ چاہیے یہ آج کل یہ پیزا برگر وغیرہ چاؤمین موموز چل رہے ہیں کہ ہمیں نہیں کھانانی چاہیے
جی جی جی جبھی تو میں آ سے بول رہا ہوں د کہ گھر کا کھانا ادک پوشٹک ہوتا ہے اس میں تیل مسالے نمک کی ماتا کو نینتر سکتی ہیں اس میں تو اتنی ماترا میں مسالہ ڈلتا ہے د کہ بچے کو کوا دینا تو اس کا پیٹ گڑبڑ کر جائے گا ریئل بات ہے جی
ہاں وہ
اور ہم گھر میں تازی سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں
ہاں میں تو کرتا ہیلدی کھانا کھانا چاہیے
چین تو
ہ ہاں سہی فرما رہہے
کیا
ہاں جی صحیح فرما رہے ہو وہ کیا ہوتا ہے مطلب کہ جو فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ آئل وغیرہ کا یوز ہو ہوتا ہے مسالوں کا یوز ہوتا ہے جسے کھانے سے
ہاوہ تو ہے چل رہے ہیں پیجاا وغیرہ مومو ج سنگل چاؤمین بہت سارے پا بہت سارے فاسٹ فوڈ ہیں ہاں سب سے بری تو ہے پر کیا ہوتا ہے نا جی مطلب کی ٹیسٹ چٹی ہوتا ہے چٹپٹا ہوتا ہے تو سب کو کھانے کا من کرتا ہے تا میرا خود کرتا ہے میں کسی سے کیا بولوں پہل ہمیں کھانا بھی چاہیے کیونکہ کیا ہےکہ طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہے مطلب فاسٹ فاسٹ فوڈ میں کچھ اچھی ہیں جیسے کہ پانی کی ٹک تو نقصان نہیں کرتی وہ تو
جی جی دیکھی ا میم کے یہ ہے جو فاسٹ فوڈ ہے نا تو یہ ہمارے شریر کوئی ڈیمیج نہیں کرتا بلکہ یہ اچت قیمت پر نہیں آتا ہے بہت زیادہ ہائی رسٹ میں آتا ہے اپنی پیزا منگاائی ہو بہت قیمتی آتا ہے اس کی اپیچھا اگر ہم دو دن کا کھانا کھا سکتے ہیں اس یہ اتنی
ہاں وہ تو ہے کسی ریسٹورینٹ میں جاؤ گے تو وہ چاؤمین وغیرہ ہے نا وہ سو کی اسی پلیٹ ملتی ہے
جی جی آپ نے دیکھا ہوگا وہ بوجن بوجن کراتے ہیں یہ سرکاری کتنے لوگ کھا پائیں گے ماشاء اللہ اللہ کی رحمت بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا میم
ہاں وہ تو ہے
کیونکی کیا ہوتا کہ مطلب کہ جو کھانا ہمیں نو روپے میں ملتا ہیی اسے تم نہی کھاتے اب چلو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا پر فاسٹ فوڈ سے تو اچھا ہی ہوتا ہے نا
فاس فوڈ سے تو سب یہ چاہ دے کہ آپ نے بولا اللہ تعالی نے نماز میں یہ کہا ہے غریبوں کی بھلائی کیجیے دوسروں کے لیے دعا کریے
ہاں دوسروں دعا لگتی ہے تا بھی نہیں
ہاں بلکہ ہوتا ہے اس کینسر ہوتی پھر بھی انسان اس کو کاتا ہے اس کے باوجود بھی اس میں ہمارا پیسہ جاتا ہے پھر کینسل کر بیماری میں ایسا لگیں کتنی ساری بیماریاں
جی صحی فرما رہے ہو
تو پھر بھی انسان اتنا سجگ نہیں ہو رہا ہے اپنے پرتی کہ ہم ان چیزوں کو کیوں کریں جس سے ہمارے
ہاں وہ تو ہے وہ تو ہے مطلب کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو ملتے ہیں پھر ہمارے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ ہائی رینج میں آتا ہے
دیکھیے ان شاء اللہ ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں جو اپکرن ہوتا ہے نا پر نیم ہوتا ہے اس اپکرن کو اگر کوئی پشو کھا جاتا ہے جیسے گائے چھوٹی بولتی ہے کھا جائے تو ان کی بھی جان جا سکتی وہ بھی جوکھم ہے اگر اس اوپکرن کو ہم جلا دیے جائے تو اس کا دھواں بنتا ہے وہ پردوشن
دھواں وہ بنتا ہے وایو میں وایو پردوشن ہوتا ہے اس سے جس سے ہمارے واتاورن پہ جس سے ہمارے واتاورن پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہوتا ہے جس سے کہ ہمیں بہت ساریا ں بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں پیڑ پودا پیڑ پودا سب سے بہت زندہ اثر پڑتا ہے جیسے کہ یہ فیکٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں ہاں جو پیک ہاں ہاں ہم کوئی جیسے کہ پیڑ وغیرہ دشت ہو جاتے ہیں تو آکسیجن بھی نیچرل نہیں آ پائے گی نا ہمیں بھی سانس لینے میں دق کت ہو ےگی اور بیماریاں بنی گی بہت ساری
جی جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہم اپ دیکھیے ہم اس کو اگر اس اپکرن کو ہم جو وغیرہ کا ہوتا ہے اس کو ہم اگر کسی کھیت میں پھینک دیں تو کھاد بن جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا چلتی کرتی نہیں ہے پلاسٹک تو بہت بہت چلتی ہے تو یہ
پلاسٹک سو سب کھیت میں ڈال دیتے پلاسٹک کی پوالتھین وغیرہ ک ہم سے ہمارے کھیت میں کھیتی بھی نہیں ہوتی ہے
نہیں نہیں ہو بھی گی نہیں کیونکہ یہ یہ چیز ہے نا یہ ہمارے کسان کے
ہماری مٹی کو ہماری مٹی کی ضرورت کو ختم کر دیتے ہیں
جی بالکل آپ نے صحیح فمایا میم کہ یہ چیز ہم کو ایسا کھا نابھی نہیں چاہیے فاسٹ فوڈ پہلے تو پھر کھاناچاہہے تو ان چیزوں کا کوئی وہ نہیں ہوتے ادییہ
کھانا چاہیے تو پھر مطلب کہ نہیں کھانا چاہیے تو ایسے من نہیں مان رہا ہے تو کھانا چاہیے تو اتنا ہی کھانا چاہیے تھوڑا سا جس جیس سے کہ ہمارا ہمیں ٹیسٹ ہمیں ٹیسٹ ہی کرنا ہے تو ہمیں ٹیسٹ ہی کرنے تک رہنا چاہیے سیمت
جی جی کیونکہ یہ چیز ہے نا فاسٹ فوڈ ہے یہ ہمارے شریر کو اتنا افیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے اندر سے کہ ایک کیمیکل کی کمی آتی ہے اور جو آج کل دیکھیے چھوے چھوٹے بچوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں وٹامنس کمی آتی ہے
ہاں وہ تو ہے
کہ ہوا کہ وٹامن کی ہمارے شریر کی جو چھمتا ہے طاقت بناتی وٹامن بناتی پروٹین بناتی تو ہری سبزیاں اتنا گاوں سے کھانی چاہیے بلکہ مارکیٹ میں دیکھا ہو آپ نے انجیکشن ائ یوز کیا ہے
تو ملاوٹ آتی ہے آپ سبزی سبزی وغیرہ ان ملاوٹ آتی ہے جو انجیکشن وغیرہ لگا دیتے ہیں تو وہ رات ہی رات سے کتنے بڑے ہو جاتے ہیں ہاں وہ تو ہے ہی ہمیں تو اپنے گھر پر ہی کرنا چاہیے سب کچھ ہاں وہ تو ہے
گھی تو گھر کی تو شدھ ہوتی ہے بلکہ جو بازاروں میں جو بڑے بڑے ویپاریاں وہ کیا کرتے ہیں کہ کدو میں انجیکشن لگوا دیا اور کدو کے شام کو ایک کلو کا تو صبح دس کلو کا ہی ہو جاتا ہے
وہ تو ہے ہی لونکی وغیرہ ہے توری وغیرہ ہے ان سبزیوں میں انجیکشن وغیرہ لگوا کے مرچی ہیں بیگن ہے ان میں بہت انجیکشن لگ کے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی سبزیاں بازار کی سب جی ہاں بھی ہمارے اچھے ا نہیں ہے ہمیں گھر پہ اگانی چاہیے پھر کھانی چاہیے وہ ہے ہمارے لیے سب سے اچھی اور پوشٹک کھانا
دیکھیے یہ چیز اییسے بھی ہے پھر سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ یہ سبزیاں ہے نا تو یہ ہمارے لیے ایک بیماری کا سروت ہمارے اندر بیماری پیدا کرتی ہے جو کیمکل کی سبزیاں ہوتی کوئی بھی تم کیس
ہاں ہاں صحی فر ما رہے ہو مطل معپ
ان چیزوں سے کیا ہے کیا ہم کو اپنی جتنے بھی بچوں کو اور جو آس پاس کے اپنے پریوار کو پوری فیملی کو تو جتنا اس کو اتنا شھ کھانا دینا چاہیے دودھ کا اپیوگ کرنا چاہیے جس سے پروٹین بڑھے اور
تو تو ہے ہی مطلب ہو سکے جتنا ہو سکے جتنا فاسٹ دور سے دور رہے ہو سکے جیسج
جتنا ہو سکے جی ماشاء اللہ آپ نے صحی فرمایا
سے جتنا ہو سکے اتنا دور ہی رہے اور گھر کا ہی ہیلدی کھانا کھانا چاہیے
بالکل بالکل غریبوں کو سیوا کرنی چاہیے
مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا پھر بپ کریں گے خدا حافظ
کرتے ہیں خدا حافظ اللہ حافظ